وعلیکم السلام بھائی جان
بھائی جان اور سب بتائیے کیا حال چال ہے
سب خیریت ہے اور اپنا بتائیے
ہاں میرا بھی سب ٹھیک ہے خیریت ہے
کیا کر رہے ہیں آپ اب
کھانا کھا رہے ہیں
اچھا امی آب کو کھانا کھا لیے ہیں
نہیں نہیں پہلے ہم کھاتے اس کے بعد وہ لوگ کھاتے ابھی وہ لوگ کام کر رہا ہے
ہاں یہ تو ہے
آپ اپنا بتائیے نا
ہمارا تو بہت اچھا ہے ادھر کا موسم ابھی کیسا ہے ادھر کہ
اور ادھر کا موسم ابھی مطلب کہ دھوپ زیادہ ہے زیادہ نہیں مطلب کہ ایک سامان ہے ابھی موسم ٹھیک مانی ن
پہلے سے اچھا ہے یا کیسا ہے
ہاں پہلے سے تھوڑا ٹھیک ہی کیونکہ پہلے صرف بارش ہوتا تھا نہیں تو صرف دھوپ اگتا تھا ابھی بھی تھوڑا ٹھیک ٹھاک بنا پنکھا کے بھی تھوڑا کام چل جاتا ہے ابھی
ہاں ہاں یہ تو ہے
ہوں
ہوں
ادھر کا کس طرح ہے بھائی جان
ہمارے یہاں کے موسم تو ابھی بہت دھپ دھوپ ہے بہت زیادہ ہاں بہت زیادہ دھوپ ہے باہر نکلنے میں بھی بہت دقت ہو رہا ہے ادھر
تب تاپ کے یہاں کا موسم تھوڑا
ہاں اور ابھی فی الحال میں ہم سب کو ہم سب کو گاھی میں ا ہم سب کو ابھی فی الحال میں گاھی بہت اچھا لگ رہا ہے ابھی
اچھا ہاں ہاں گاچھی میں تو ایک دم مطلب کہ بہت مطلب زیادہ تر ہ چلتا ہے بہت چلتا ہے نا ہم بھی مطلب جاتے ہیں کبھی کبھی اور بتائیے ہوں ہاں اور بتائیے نا ہلو
ہیلو
ہاں بھائی جان اور بتائیے کیا چلتا ہے مطلب کہ کھانا یہ سب ٹھیک چل رہا ہے
اور مطلب کہ گرمی پورا مطلب کہ نکلنا بیکار کر دیا گھر سے
ہاں یہ نکلنا پورا بیکار کر دیا ہے ہاں ابھی آپ کیا کر رہے ہیں کون سا کلاس کون سا وورگ میں پڑھائی کر رہے ہیں آپ
ا اب بارہویں کا انتم سال ہے بارہویں ختم ہونے والا ہے
تو ہم تو چلے جاتے ہیں
ابھی میرا بارہویں کا انتم سال ہے مطلب کہ اس کے بعد بارہویں کا پریشا ختم ہوگا اس کے بعد دیکھا جائے گا ہ کرنا
اچھا
آپ اپنا بتیں آپ کا کیا ہو رہ
ہمارا بھی ویسا ہی چل رہا ہے
آپ کا بھی بارویں ختم ہونے والا ہے اب کابھی بارو ختم ہونا ہوتا
پڑھائی لکھائی چل رہا ہے بڑھیا
جی ہمارے ہمارا بیٹ رہا ہے ابھی
ہو کھانا کھا ل ہو
ہاں ہم تو کھانا کھا لیے کیا بتاائے گاؤں میں رہتے ہیں تو کھانا جلدی مل جاتا ہے
اور یہاں پہ جلدی بھی جگا پڑتا ہے نہیں جگیں گے تو گھر والے کی بس وہی پانچ سے چھ بجے قریب میں
ہوں
ہاں
کافی جلدی جگ جاتے ہو مطلب کہ اتنا تو ہم جگ جائ ت میرا دن بن جائے
کتنے بجے جگتے ہیں
وہی نو بجے دس بجے
ا یارتنا لے
ارے تو ہم سوتے بھی ہیں آپ لوگ کے جیسے لیٹ سے ہم سوتے ہیں صبح کے کبھی تین بجے کبھی چار بجے کبھی پانچ بجے تو کبھی چھ بجے
ہیں ادنان
ہاں
رات تک
کیا بول رہے ہیں
کیا کرتے ہیں ہوں ہیلو میرا آواز ادھر جا رہا ہے
ہاں
بول رہے ہیں اتنا راگ تک آپ کیا کرتے ہیں
جب آپ لوگ سوتے ہیں تب ہم کام کرتے ہیں جب آپ لوگ کام کرتے ہیں تو ہم سوتے ہیں سمجھے
ہاں
آپ لوگ جب سو کے اٹھتے تب ہم جاتے ہیں سونے آپ لوگ اٹھ اٹھتے ہیں تو ہم بے جب آپ لوگ سوتے ہیں تو ہم جگتے ہیں ہ ہاں سپتاہ میں تو مطلب چھ دن یہی ہے کہیں ستواں دن بارہ بجے یا دو بجے تک سو گئے تو ٹھیک ہے
اچھا
آج بھی تو یہی حالت ہے آج بھی تو مطلب نو بجے جگے تب اس کے بعد آپ سے بات چیت ہوئی ہے اس کے بعد ابھی کھانا کھا رہے ہیں پھر مطلب کہ ابھی جگے تو ابھی مطلب دو پہاڑ میں تھوڑا دیر سو جائیں گے
ہوں
مطلب زیادہ نہیں دو گھنٹہ بھی سو جاتے ہیں نا ٹھیک ہے تو مطلب کہ رات کو نیند نہیں آئے گا رات کو پھر آرام سے آپ پانچ بجے چار بجے اتنا بجے سو سکتے تو کوئی سمس
اچھا بات ہے شام کو کتنا بجے قریب واپس ہوتے ہیں
سام کو نہیںین سو جیسے کہ ابھی تھوڑا ابھی خوب گھومیں گے خوب پھریں گے یا کچھ بہت کام کریں گے جب یہ سب کام کرتے کرتے کرتے کرتے پورا باڈی جب تھک جائے گا شریر
ہاں
باری محسوس ہو نے لگے گا تو جائیں گے بیڈ پہ اس کے بعد گانا سننے میں یا قوالی سننے میں پورا سم کچھ سوچنے لگتے ہیں سوچتے سوچتے مطلب کہ ند نیند آ جائے گا ٹھیک اور اس کے بعد نیند آتے آتے سو جاتے ہیں اس کے بعد آام سے سوئنگت بھی دو تین گنٹہ سے ہو جائیں گے یا مب مطلب کسی طرح سوتے سوتے جب نیند ٹوٹتے ہے تو رات کو نیند ٹوٹتا ہے یا تین چار بجے نیند ٹوٹتا ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ اس کے بعد آرام سے آپ رات بھر جا سکتے کوئی سمسیا نہیں ہوگی اور مطلب کہ ادھر پستکالے جاتا دھوپ میں جاتے ہیں تو کافی تھک جاتا پھر اوپر سے کام دھندا کھانا پینا کا سامان یہ سب تو یہ سب کرنے میں کافی جب تھک جاتے ہیں تو آرام سے دوپہر میں اچھا کافی اچھا نیند آتا ہے رات میں س کون رات رات میں شان ر حللہ نہیں ہوتا ہے تو بس میں مزہ آ جاتا ہے اس لیے رات ہم کو پسند
کھیلتے نہیں ہو کیا کہیں کسی کے
کھیلتے تھے اب مطلب ہے کہ اب ہم گھر سے باہر بھی نہیں نکلتے ہیں جلدی ضرورت پڑا تو ہے نکلتے نکلتے ہیں
ہم سب کا تو ابھی بھی بچنا جس زا بھی حرکتیں ہیں
نہ بھائی جان اب کھیلنے کے لیے سمئے نہیں ملتا جب ملے گا تب آپ کو ہم ضرور بتیں یں گے کھیلنے کے لیے کیا کھیلنے کے لیے یہاں پہ تو کھیل ہوتا ہی ہے بچے سب کھیلتے ہی لیکن ہم نہیں کھیلتے ہیں
ہاں ہاں
یہ کیا پیچھے کی اورر سے بہت ہلہ آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا چلیے کوئی نا اچھیے جگہ چل جائیے ہم لوگ کا بات ا اور بتائیے کہ آپ کا طبیعت یہ سب کیسا رہا پریوار کا لوگ سب کیسے ہے خاندان کے لوگ سب کیسے ہے آپ کے ماں باپ یہ لوگ
سب بڑھیا ہے ہاں سب سی ہے ہاں سب سحی ہے ہاں
آپ ہاں ہاں میرے یہاں بھی سب صحیح ہے سب خیریت ہے سب س سب کا کام دھندا ٹھیک چل رہا ہے
سب کا کام دھندا ٹھیک چل رہا ہے
ہاں
بھائی جان بول سب کا کام دھندا ٹھیک چل رہا ہے
جی بولی نہیں سمجھ میں آیا ہم کو
سب لوگ جو کام کر رہے ہے جو کام کرتے ہیں وہ سب ٹھیک چل رہا ہے ی اور باپ لوگ جو کام
ہاں ہاں وہ سب تو بڑھیا چل رہا ہے ابھی ابھی کوئی بھی دقت نہیں ہو رہا ہے
ا کوئی دقت نہیں ہو رہا تھا تب تو چلیے کوئی د اچھا ہے
تو ہے
اور بتائیے مطلب سب ٹھ ہے اور امی ابو لوگ کے طبیعت ٹھ رہ رہی ہے
ہیلو ادھر نہیں ادھر کچھ کوئی آواز نہیں نہ جا رہا ہے الگ سے بیک گراؤنڈ کا کچھ
نہیں تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے آپ اتی چنتا نہ کریں سب
چلیے چلیے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے پاس کوئی الگ سے آواز
ہاں ہاں اس کا آپ چنتا نہ کرو اچا چھ اور بتائیے نا آپ اپنا کی پڑھائی لکھائی سب اچھا چل رہا ہے نا
ہاں ہاں پڑھائی لکھائی توب تو بہت اچھا چل رہا ہے ابھی میں بارہویں ورگ کا پڑھائی کر رہا ہوں ہاں ہاں وہی پانچ سو چھ مہین میں ختم بولے وال
تھوڑا بھی تیاری نہیں چل رہا کیسے کرے کچھ سمجھ نہیں آ رہا آپ کا کیسا چل رہا ہے آپ آپ ہم جو سہیلی آپ وہ لیے بھی نہیں ہے
جی اب کون وشے لیے ہیں
ہم لے گنت
ہاں او نہیں نہیں نہیں نہیں گنت میرا ہے نا وہ الگ سے لیا ہے وہ الگ الگ وشا ہے
ہاں تو وہی نا مطلب کہ اگر ہم بس گنیت ہے بہت کی بس نکل جائے گا نا رسائنک وگانی تین گو نکل گیا نا میرا تو ٹھیک ہے لیکن کیسے نک کے لےگئی پتہ ہی نہیں ہے کیوںک بہت تھوڑا دقت ہو رہا ہے ابھی تھوڑا بھی پڑھائی نہیں چل رہا ہے کچھ پتا ہی نہیں ہے چیپٹر وپٹر کچھ پتا ہے نا نہ کتاب ہے نہ کچھ ہے
پڑھائی کیجیے پڑھائی بہت ضروری ہے
ہاں بھائی جان پڑھائی تو ہوگا ان شاء اللہ اللہ کے سب خیر ہے سب پڑھائی ہوگا ٹینشن نہ لے چنتا نہ لیکن سمے ہی نہیں ملتا تو کیا کیا جائے چلیے دیکھتے کیسے ہوتا ہے اور سب ٹھیک ہے بھائی جان سب خیریت ہے
سب خریییات آ سے بات کر کے ہم بہت اچھا
بہت ہم کو بھی بہت خوشی ہوئی بہت دن بات بات کی ہے بھائی جان بہت بہت شکریہ
ہ اللہ آ
اللہ آپ کو ہاں پھر ملیں گا بھائی جان بہت بہت شکریہ چلیے ٹھیک ہے بھائی جان